ہلو
س
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
ہاں جی ہم تو خیریت ہیں آپ بتاؤ
ہماری بھی خری ہے اور بتائیے
امی ابو سب کہ رہت
پورا پریوار خیریت سے آپ بتائیے
ہاں جی ہم ہاں جی ہمارا پریوار بھی خیریت ہے اللہ
ہاں چلو میں نے کہا آپ تو آپ کے ساتھ ایک ٹاپک ڈسکس کرتی ہوں ہاں جی ہاں جی آواز نہیں آ رہی میری
ہاں جی آ رہی ہے آواز بولو آپ
میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک ٹاپک ڈسکس کرتی ہوں میں نے کہا فاسٹ فوڈ کے بارے میں کہ فاسٹ فوڈ کہ ہم لوگوں کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے کیا ہوتا ہے اس کے سائڈ افیکٹ اور کیا سب ہوتا ہے
فاسٹ فوڈ ہمیں تھوڑا بہت کھانا چاہیے زیادہ نہیں کھانا چاہیے کہ کیونکہ جب تب ہم پارٹی وغیرہ میں جاتے ہیں تب ہمیںا فاسٹ فوڈ کا سیون تھوڑا تھوڑا ہی کرنا چاہیے
ہاں جی ہاں جی
یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیلی یوز کر رہے ہو فاسٹ فوڈ کو ڈیلی کھا کھا رہے ہو پھر تو کافی نقصان ہوگا ویسے بھی موٹاپا شریروں میں کئی پرکار کی بیماریاں بھی اتپن ہوتی ہیں فاسٹ فوڈ کے سیون گرمی سے
ہاں تو کہ فاسٹ فوڈ کے نقصان زیادہ ہیں فائدہ کم ہے ہے نا کیکہ فائدہ تو یہی ہے کہ کبھی آپ کوئی اللہ تعالا نہ کرے کوئی مجب بوری ہے آپ کے گھر میں کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے یا کوئی دقت ہے آپ کو تو تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو کھانا ہے یا کبھی آپ کا من کرے کھانے کے لیے تب پر ویسے تو ہم لووں کو فاسٹ فوڈ نہیں کھانااہیے چاہیے نا
وہ تو ہے نہیں کھانا چاہیے اس سے بھی ہمیں کئی پرکار کی بیماریاں ہو جاتی ہیں پھر کافی پریشانی ہوتی ہیں
ہاں جیسے بچے ہو گئے نوجوان ہو گئے جو بڑے لوگ اسے شوق سے کھاتے ہیں جیسے پیزا برگر سینڈوچ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں فاسٹ فوڈ ان کے اندر جو ہوتے ہیں بہت زیادہ مسالے یہ سب چیزیں بہت ہو ت ہے نا
ہاں وہ تو ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ آپ نے کبھی کہ جیسے کہ موموز والی ٹل کے پاس دیکھا ہوا کافی گندگی بھی تو دیکھنے کو ملتی ہے اس سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں کڑھائی وغیرہ میں بھی پتہ نہیں وق تل کا وہ کا ڈالتے ہیں آئل وغیرہ
ہاں ب کیونکہ ان کی جو بڑھتی ہوئی جو مقبولیت ہے نا اس کی وجہ سے ان کا سواد جو ہے نا آسانی سے مل جانا کم ٹ وقت میں تیار ہوتا ہے ایک تو یہ فاسٹ فڈ جو ہوتا ہے نا وہ کم وقت میں تیار ہوتا ہے اس لیے فاسٹ فوڈ کے کچھ یہ فائد پر نقصان ہے یہ ہے کہ دیکھا جائے تو یہ جا کر ہمارے کھانے میں ہمارے پیٹ کو ہمارا نقصان کرتا ہے ہمیں گیس کہ پیٹ کی دقت دیتا ہے
وہ تو ہے آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوا ہے جیسے کہ گھر کا کھانا شھ ہوتا ہے اس سے کھانے سے ہمیں کئی لابھ بھی ہوتا ہے اور کئی بھی کسی بھی پرک کی بیماریاں بھی نہیں ہوتی جیسے ہم سموسے کو جیسے ہم کھاتے ہیں تو جلن پیدا بھی تو کرتا ہے پیٹ میں
ہاں پتا کیا ہمارے جسم کو کھانے کی ضرورت تو ہے پر مطلب آپ کو یہ سوچنا چاہے نا کہ اگر جسم کو کھان کی ضرورت ہے تو ہم کس طرف جائیں گے فاسٹ فوڈ کی طرف یا ہیلدی کھانے کی طرف طرف تو اس لیے آپ کو دھیان رکھنا پڑےا نا کہ آپ کا جسم کھانا تو مانگتا ہے ہم دیکھو ہمیں کھانا تو چاہیے ہمارے جسموں کو پر آپ کو سبزیاں دالیں ہاں فاسٹ فوڈ میں یہ
ایسی چیزوں کا یوز کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارا شریر بھی سواستھ بنے رہے اور ارجی بھی بنی رہے
ہاں
اور آپ نے دیکھا ہوگا ہاں جی بولو
ہاں جی ہاں جی آپ بولو
جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فاسٹ فوڈ سیون کرنے سے موٹاپا ہو جاتا ہے تو موٹاپا ہونے سے کئی پرکار کی بیماریاں اتپن ہو جاتی ہیں اور زیادہ موٹاپا ہو جاتا ہے چلنے میں گھومنے پھرنے میں بھی پرابلم آتی ہے نہ تو ڈھنگ سے وٹ پاتیں ہیں نہا گن پاتے ہیں
فاسٹ فوڈ کی عادت جو ہوتی ہے نا وہ نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے چاہے وہ کسی بھی عمرراج کا بندہ ہوگا اس سب کے لیے نقصان ہے نا فاسٹ فوڈ تو دیکو ہر عمر کا لوگ بھی بس یہ ہے کہ نوجوان لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلدی کھانے کو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں
بوتوئے
یا بوڑا بزرگ آدمی جو ہوگا وہ اگر فاسٹ فوڈ پائے گا تو
وہ تو ہے آپ نے سے بھی دیکھا ہوگا جیسے کہ آج کے آج کے جوان فاسٹ فوڈ سیون کرتے ہیں تو ان میں جو کئی اتےجنا پیدا ہوتی ہیں وہ فاسٹ فوڈ کے سیون سے ہوتی
ہاں ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح بولے آپ کیوںکہ یہ سب چیزیں تو نقصان تو ہوتا ہی ہے
اور چچڑاپن دیکھا ہوگا آپ نے غصہ وغیرہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے فاسٹ فوڈ کے سیون کرنے سے
دیکھو فاسٹ فوڈ کے دیکھو فائدے یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ جلدی تیار ہوتا ہے بس اس کا جذائقا جو ہوتا ہے نا اچھا ہوتا ہے جائق کا مطلب کھانے میں جو جذائقا اس کا ہوتا ہے نا وہ سواد ہوتا ہے
وہ تو ہے اپ نے دیکھا ہوگا گھر کا کھانا جتنا او وہاں تو جاد رہتے ہیں فاسٹ فوڈوں میں زیادہ تر ہے تو صفائی کا بھی دھیان نہیں دیا جاتا ایک ہی کڑائی کو یوز کر رہے ہیں
گندا تیل استعمال کیا جاتا ہے
اس میں پتہ نہیں تیل کا ڈلا ہے اسی کو یوز کر رہے ہیں اسی یاد رہتا ہے اسی سے بیماریاں پھیلتی ہیں
ہاں کھانے دیکھو اور دوسری بیماریاں بھی تو جلدی لگتی ہیں ہم لوگوں کو
وہ تو زیادہ تر ان سے ہمیں گھر کا گھریلو سامان کرنا چاہیے جیسے کہ اپ نے دیکھا ہوگا ناشتے میں ہمیں اجازت نہیں دی ایسی چیزوں کا پرریوگ کر دودھ وغیرہ مہ وغیرہ
دودھ ہو گیا م کھا ہو گیا دہی ہو گئی یہ ہو گیا چھاچھ ہو گئی ہاں ہلکا ہلکا کھانا کیونکہ دیکھو آپ نے کہاوت سنی ہوگی جو وہ ناشتہ کرتا ہے نا وہ سب سے امیر انسان ہوتا ہے زندگی میں کبھی آپ نے سنا وہ راجا ہمیشہ را کی طرح زندگی جیتا ہے
گتو ہے
جو رات کا کھانا گ کھاتا ہے زیادہ مطلب ہیوی وہ ہمیشہ بکھاری کی زندگی جیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں بیماریاں جلدی آتی ہیں
تا ہے ہم تو یہی گزارش کر رہے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کا زیادہ سیون نہیں کرنا زیادہ تر ہے وہ تو گھر کا ہی کھانا کھانا چاہیے
ہاں گھر کا آپ تندرست پوشٹک آپ اس سے تندرست رہیں گے آپ کا شریر جو ہے وہ گٹھیلا رہے گا سوستھ رہے گا یہ سب چیزیں بھی تو آپ کو ملیں گی نا
وہ تو ہے
اور آپ زیادہ اگر فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ کو آلس آتا ہے زیادہ مطلب آپ کا شریر جو ہے وہ باری باری رہتا ہے آلس بن رہے گا آپ کے شریر میں سستی
سستی تو رہتی ہے ویسے ہی اپناانا گھر کا کھانا کھاؤ گے تو وہ بھی شدھ ہوتا ہے
اس سے آپ کا شریر نا تندرست رہتا ہے
وہ تو ہے
ہاں بس یہی ہے لاسٹ میں میں یہی کہنا درست ہوگا کہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ کبھی کبھار کھانا تو برا نہیں ہے دیکھو لیکن روزمرہ کی غذا نہیں بنانا چاہیے مطلب روز مرہ کی چیزا نہیں بنانا چاہیے ہمیں اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے گھر کا تازہ اور غجائی کھانا زیادہ کھانا چاہیے استعمال کرنا چاہیے ایک صحت مند انسان کی جو بہتر زندگی کا گزارا جو ہے وہ پچ چوٹ سے نہیں ہوتا وہ گھر کے کھانے سے ہوتا ہے فاسٹ فوڈ کا استعمال احتاسک اور ادل کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سواد کا لطف اٹھا سکیں اور اپنی صحت بھی برقرار رکھ سکیں نا
وہ تو ہے
اس لیے فاسٹ فوڈ آپ بتائیے آپ کا کیا وچار ہے کہ فاسٹ فوڈ کیا کرنا چاہیے ہمارے کو
ہمیں فاسٹ فوڈ کا زیادہ ترح سے سیون نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ہم کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو تو چل جاتا ہے جب کبھی کیں تو پھر وہ زیادہ نقصان نہیں کرتا ہے زیادہ ترح سے ہمیں ہیلتھی چیزوں کو کھانا چاہیے جیسے کہ کھیرا ہری سبزیاں پل دودھ ایسی چیزوں کا یوز کرنا چاہیے
ہاں وہ تو ہے ہی چلو آپ سے بات کر کر بہت اچھا چلگا خدا آفس ملتے ہیں ہاں